ناقابل سماعت ہیلو جی السلام علیکم
ہیلو جی وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی انشاء اللہ ہم خیریت سے ہیں بالکل آپ بتائیے آپ کیسی ہیں سب کچھ کیسے چل رہا ہے آپ کے گھر پہ یہ سب خیریت سے ہے
جی جی انشاء اللہ سب کہریے ہمارے گھر پہ بھی آپ بتائیں کھانا وانا ہو گیا آپ کا مطلب بن گیا آپ کے گھر پہ کھانا
جی جی بس یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پک رہے ہے کھانا ابھی تو سمے ہوا ہی نہیں ہے تو ابھی دھیرے دھیرے کر کے پکائیں گے کھانا وغیرہ گھر پہ ویسے یہی ساری چیزیں چل رہی ہے گھر پہ ہم کہہ رہے تھے کہ آج ہم آپ سے ہم جگہوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں مطلب وہ کیسی جگہ گھومنے کی شوق ہے ہمیں آپ کو کیسی تک گھومنا پسند ہے یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم آپ سے بات کر سکتے ہ
جی جی ماشاء اللہ ضرور کر سکتے ہیں آپ بتائیں آپ کو ضرور بات کر سکتے ہیں ہم آپ بتائیں آپ کو کیسی جگہ گھومنا پسند ہے
جی ہمیں تو پہاڑوں والی جگہیں بہت زیادہ پسند ہے مطلب اونچے اونچے پہاڑ اور وہاں سے جھرنے بہ رہی ہوں اور مطلب ہریالی ہو چاروں طرف وہ ساری جگہ ہمیں اتنی زیادہ پسند ہے مطلب ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ ساری جگہیں دیکھ کر کے ہم آپ کو کیا بتائیں م پہاڑوں والی جگہ ہمیں اتنی زیادہ پسند ہے جہاں ٹھنڈ ہو پر وہ صحیح جگہ اتنی خوبصورت لگتی ہے دیکھنے میں ہمیں تو ویسی جگہ بہت پسند ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ہمیں بھی نہ ایسی جگہ بہت پسند ہے کہ جہاں ب اونچے اونچے پہاڑ ہوں اوپر سے جھرنے بھر رہے اور مطلب چاروں طرف ہریالی ہو ساری چیزیں خوبصورت اتنی خوبصورت لگتی وہاں کی آ کو کیا بتائے مجھے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے پہاڑوں والی جگہ دیکھ کر کہ مطلب وہاں سے کہیں جانے کہیں من نہیں کرتا بالکل بھی اگر آپ چلی جائیں گے پہاڑوں والی جگہ تو ہم بھی گئے ہیں بہت بار پہاڑوں والی جگہ ہے وہاں ہم جا اتنے اتنے دن رکے ہیں ہمیں تو واپس آنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا ہمیں لگتا تھا ہم یہیں رہ جائیں بالکل بھی پہاڑوں والی جگہیں اتنی زیادی خوبی تو وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو چلتی ہے بہت ساری چیزیں اتنی زیادہ تاز گی دیتی ہے ہمارے شریر کو کہ ہم آپ کو کیا بتائیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب کہ پہاڑوں والی جگہ میں جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں اتنی زیادہ تازگی ہوتی ہے کہ وہاں ہم جا کر بالکل تر و تازہ ہو جات تے ہماری شریر بالکل تری ترو تازہ ہو جائے گی اتنی خوبصورت جگہ ہوتی ہے وہ اتنی ذیادہ خوبصورت جگہ ہوتی ہے کہ میں ہمم مطلب ہمارا دل ہی وہاں سے نہیں کرے گا واپس آنے کا بالکل بھی اتنی زیادہ خوبصورت جگہ ہوتی ہے پہاڑوں والی اور مطلب آپ کو کون سی جگہ زیادی پسند ہے جانے میں شہروں میں جیسے آپ کو پہاڑوں والی جگہ تو پسند ہی ہے تو جگہوں میں کون سی مطلب شہروں میں کون سی جگہ ایسی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہوگی
جی انشاء اللہ ہمیں تو کشمیر جانا اور منالی جانا اور مطلب یہ ساری جگہیں جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے ہلکی ہلکی اس ساری جگہ جانا نا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ مطلب یہ ساری جگہوں میں اتنی زیادہ مطلب تازگی ہے اتنی تازہ زیادہ تازی ہوا چلتی ہے کی مطلب ہم وہاں جا کر الگ ہی گم ہو جاتے ہیں اتنی زیادہ وہاں تازگی ہوتی ہے اور کشمیر تو ہماری سب سے زیادہ پسن دیدہ جگہ ہے ہمیں ان شاء اللہ ہم وہاں جتنی بار جائے ہمارے لیے وہ کم ہی ہے ہمیں اتنی زیادہ پسند ہے وہ جگہ آپ کو کیسی جگہیں پسند ہے جانے میں
ماشاء اللہ کشمیر جو صحیح میں بہت خوبصورت جگہ ہے ہمیں بھی کشمیر جو ہے نا خوب زیادہ پسند ہے آپ کو پتا ہے مطلب ہمیں نا ہمیں بھی کشمیر جیسی جگہیں جانا بہت زیادہ پسند ہے اور جیسے اپ بھی منالی بتا رہی ہیں اور جیسے اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ پردوشن نہ ہو زیادہ ویسی جگہ ہمیں جانا اتنا پسند ہے کہ مطلب وہاں کی ہوائیں بہت ہی صاف ہو اور وہاں کی وادیوں میں بالکل بھی مطلب تھوڑا بھی گندگی نہ ہو وہاں کی ساری چیزیں بالکل صاف اور تر مطلب ایکدم فریش ہو ویسی ساری جگہ ہمیں جانا اتنا زیادہ پسند ہے اور مطلب جیسے یہ ساری جگہیں جاکر نا بہت زیادہ ہمیں ہمارے شریر کو بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تازگی ملتی ہے بہت ساری مطلب ایسا ہوتا ہے بہت ساری بیماریوں اس سے ہم نہیں جووجتے ہیں اگر ہم اچھی اچھی جگہیں جاتے ہیں تو اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے شریر کے لیے سوچئے اور مطلب بہت زیادہ ہی بہتر ہوتا ہے مطلب گھر سے باہر جانا کچھ سمے کے لیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہے کہ ہمیں نہ گھر سے باہر جانا ہی چاہیے سال میں ایک بار کسی جگہ کی ہم میعاری مطلب مٹی چینج ہو وہاں کے پانی چینج ہو پانی بدلے مٹی بدلے ہمارا رہنا سہنا کھانا پینا کا سمے یہ ساری چیزیں تھوڑی بدلے تھوڑے دن ہم باہر رہ کر آئے کہیں پہ تو یہ چیزیں ہمارے لیے نا تھوڑی اچھی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بینیفٹ ٹائپ کا ہو جائے گا کال اسی وجہ سے نا ہمارے لیے ایسا ہے کی ہ اہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم کہیں باہر جا رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ چیز بہت زیادی بہت زیادی ہی اچھی ہو جائے گی کیونکی یہ ہمارے شریر کو بھی نا ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے مطلب پانی بدلے ان ساری چیزوں میں تھوڑی باہر کے کھانے کی مطلب خوشبو باہر کے کھانے ہمارے اندر آئے دوسرے دیش کے مطلب دوسری سٹی کے کسی وہ ہم کھائیں گے ہمارے اندر جائیں گے تو کیا پتہ ان سے ہمارے شریر میں کچھ اچ چھا پرباؤ پڑے ایسا ہوتا ہے ان شاء اللہ ہم میں تو یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ مطلب اچھی لگتی ہیں کہ ہم ہمارا دل کرتا ہے ہم ہر مہینے کہیں نہ کہیں باہر جائیں پر ایسا تو ہو نہیں پاتا ہے ہ
جی بالکل سہی فرمارہی ہے آپ ہمارا بھی دل کرت تا کہ مطلب ہم چاہیں کہیں نہ کہیں گھومنی اب دیکھیے آپ کے خیالات اور ہمارے خیالات تو بالکل ملتے جلتے سے ہی ہیں تو ہمیں تو جگاہیں بھی ایک جیسی ہی پسند ہے اب ہم تو چاہیں گے کہ ہم کہیں باہر جائیں گھومنے تو آپ کے ساتھ ہی جائیں ضرور ہمیں تو اتنا ہو مطلب اب کے خیالات اور ہمارے خیالات اتنے زیادہ ملتے جھلتے ہوئے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ یہ بات تو اپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خیالات بالکل ملتے جلتے ہو گئے ہیں اور کیا ہے نا اس کے بعد ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں گھومنے پھرنے تو یہ صحیح چیزیں ہمارے لیے بہت اچھی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ایک ساتھ ہی رہنا بالکل ضروری ہے ان شاء اللہ کہ جن کے ساتھ ہم گھوم پھر سکیں اور ساری باتیں کر سکیں اور اگلے انسان کو بھی اتنا پتا تا ہو سب چیز کے بارے میں کہ ہاں ہم گھوم لے رہے ہیں ہم مطلب یہ ساری جگاہیں اتنی اچھی ہیں اور جس کے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا نقصان ہے یہ ساری چیزیں پتہ رہنی چاہیے مطلب آپ کو گھومنا کس چیز میں زیادہ پسند ہے ٹریول کرنا جیسے ٹرین ہو گیا بس ہو گئی فلائٹ ہو گئی یہ ساری چیزیں کن ساری چیزوں میں آپ کو گھومنا پھرنا زیادہ پسند ہے
جی انشاء اللہ ہمیں تو ٹرینس کا ہی سفر زیادہ بہتر لگتا ہے کیونکی نا اگر ہم ٹرین سے کہیں باہر جاتے ہیں تو کیا ہے ہم زیادے لوگ ایک ساتھ جا سکتے ہیں اور وہاں ٹرین سے جو باہر نظارہ لگ بن الگ دکھتا ہے وہ ماشا اللہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے ہرے ہرے پیڑ وادیاں اتنی سندر سندر پہاڑ ندیاں تالاب برج ہمیں اتنی ساری چیزیں دیکھ نے کو ملتی ہے اگر ہم ٹرین سے باہر ٹریول کریں تو اسی وجہ سے ہمیں تو ٹرین ہی بہتر لگتی ہے کہ ہم کہیں باہر جائیں تو ہمیشہ ٹرین وہیں جائیں وہی بہتر ہے کیونکہ ہم اگر جا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ بھی جا سکتے ہیں ساتھ میں اور مطلب ہمیں اتنی ساری چیزیں دیکھنے کو بھی ملے گی
جی جی بالکل صحیح فر ہمارے آپ مطلب ایسا تو ہے ہی اگر ہم ٹرین سے جاتے تے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں باہر دیکھنے کو ملے گی
ہاں
ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم کہیں باہر جائیں تو ہمیشہ ٹرین سے ہی جائیں ہمیں تو یہی پسند ہے کہ ہم باہر تو ٹرین کا ہی سفر کرے اب ہم ایسا ہی کہہ رہی ہیں اب ہمارے خیالات اتنے ملتے جلتے ہیں اب اگر ہم کہیں گھومنے جائیں گے تو ہم ساتھ نہیں جائیں گے بالکل آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیے گا
جی جی ضرور جائیں گے ساتھ میں چلیے آپ سے گفت تگو کر کے بہت اچھا لگا ہمیں آپ نے بہت اچھی اچھی چیزیں بتائی ہمیں
انشاء اللہ ہمیں بھی گفتگو کر کے آپ سے بہت اچھا لگا آپ بتائیں اتنی ساری چیزیں آپ نے بتائی ہمیں چلیے اللہ حافظ پھر دوبارہ بات کریں گے آپ سے
جی جی اللہ حافظ شکریہ